السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہلہ السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان اب ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
الحمد للہ بھائی جان اللہ کا شکر ہے
آج کس بارے میں بات کریں گے بھائی جان
بھ جانا آج میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں جیسے کہ میں بھیھی نماز پڑھ کے بھی باہر نکلا تھا تو میں نے کچھ چار پانچ بچوں کو اسموکنگ کرتے ہوئےا
تو بھائی جان میں نے ان سے ان سے پوچھا نا میں نے کہ اب نشے کیوں کر رہے ہو تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ بھائی ہمارے ابو کو ہم کچھ بھی کرے آپ کو کیا مطلب ہے تو بھین وہ چیز سن کے م شوق ہو گیا میں نے کہا بھ یار کیا بول رہے یار تو میں ان سے بنا بولے چپ چپ نکل گیا وہاں سے تو میں نے کچھ سوچا ان کے بارے میں وہ مجھے سوچتے سوچتے کچھ آ ملے میرے دوست وغیرہ تو ان کو میں نے یہ بات بتائی کہ بھیا یہ بات ہےئی میرے سھ تو انہ نے کہا کہ بھائی جان یہ سی بات ہو یک ہے انہوں نے میرے کو ساری چیزیں بتائی جو میں آپ کو بتے والا ہوں جیسے کہ آ کو میں اسٹارٹنگ سے باتا ہوں ایک نشہ آپ کو معلوم ہے نا کیا چیز ہوتی ہے بھ جان
جی بالکل بھائی
نشا آدمی کو مینٹلی ڈسٹرب کرتا ہے پاگل بنا لیتا ہے جس آدمی کو کبھی زندگی جس آدمیوں کو بھی زندگی میں کسی نے کچھ نہ بولا ہو نا وہ سیدھا ساادا انسان ہو کہ بائی جان تو محلے والے گلی والے یا پھر اپنے سٹی والے مطلب جو بھی اپنے پاس لیتے ہیں نا بہت انسان اس میں اس انسان میں گال نکالیں گی جو کبھی کبھی اس میں گالی نہیں نکالی ہوگی کیوں بس کی ب دیس شکر الحمد للہ بھائی جان ہم اس چیز سے بہت دور ہیں
جی الحمد للہ بھائی جان
تو بھائی عنی ہوا کیا تھا جیسے کہ اب آپ کو معلوم ہے کہ نشے بہت پرکار چ رہے ہیں الگ الگ ٹائپ کے جیسے کہ کوئی اب م ہو گیا کوئی گانجا ہو گیا کوئی بھاگ ہو گئی کوئی چلم ہو گئی کوئی ڈرگس اسمیک بہت ساری چیزیں چل رہی آپ کو معلوم ہوتا تو بھائی جن ایک نش سبھی ایک جو جیسے کہ ہاتھوں میں انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں نا
جی بالکل
تو وہ بھی ہو بھائی جان جیسے انجیکشنگاتے آتے تو میں تو ایک دن کیا ہوا ہماری یہی کی بات ہے میرا ایک دوست ہے نا جو اس کا دوست تھا وہ میر تو کچھ نہیں لگتا تھا ایے تو لیکن تھا اپنے بھائی وہ بھی تو اس نے کیا کہ نشے کااتین تھا وہ بالکل ہم نے بہت سمجایا کو سمجھ بھی نہیں آیا وہ اکیلے میں جا کے اس نے ج کے اپنے ہاتھوں میں انجیکشن لگایا اس میں تو انجیکشن نسوں میں لگتا ہے وہ نشے کا تو وہ کیا تھوڑا آؤٹ ہو گیا سئی ہوتی ن تھوڑی آؤٹ ہو گئی جو اس کی گوشت میں لگ گئی اس کی ماس میں لگ گئی وہ جو کیا ہوگا وہ پھیلتے پھیلتے اس کے سر میں آ گئی وہ نشہ ساری ماتات اس کا سر پھٹ گیا اور وہ اس کا انتقال ہو گیا تو بھائیجن کتنی کتنی بری طریقے سے اس کا انتقال ہوا بچارے گا خدا نہ کاشت ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو کیونکہ نشہ ایک ایسی چیز ہے بھائی جان جو گھر والوں کو بگاڑ دیتا ہے اب ایک چیز بتاؤں بھائی جان جیسے کہ اگر کوئی آدمی ہو اکیلا کمانے والا جیسے کہ گھر پست اس کے امی ابو بھائی بہن ہے اور اس کی وائف ہے بچی بھی ہے اور وہ اکیلا کماتتا ہے اور وہی نشہ کرے تو اس کے گھر والوں پہ کیا بیتے گے
جی ہاں بالکل بھائی جان کے گھر والے کیا ہی کریں گے
آ ویسے الحمد للہ اللہ کا شکر ہے کہ م سے چ یہ نہیں کرتا ہے بٹ ماشا اللہ بھ جان ایک چیز بتاتے ہم اپنے جو مسلم بھائی ہے نا وہ ان چیزوں کو زیادہ بڑھا دے وہ زیادہ کرتے ان چیزوں کو جس کہ گھر میں ایک ہی وہ نا کمانے والا تو وہ نشہ کر کے آئے گا جیسے اب نشہ کر کے آئے گا تو کم سے کم اس کے بھ ہزار دو ہزار روپئے پندرہ سو روپئے خرچ ہوئ گے اس کے تو وہ ک بھی کرے گا پیسے نشہ بھی کرے گا اس نشے سے اس کے گھر والے بھی دکھ ہوئیں گے روئیں گے اس کے بیوی بچے امی ہو گئی ابو ہو گیا بھائی بہن جو بھی ہے اس کے سارے وہ روئیں گے کچھ تو نہیں رہیں گے ان چیزوں کو دیک اور روئی گے صی کہ بائی جانی نشہ کریں جی بھجن پوری بات سنی ہے بجان ایک منٹ بھجن ب پوری تو بھائی جن کو اس کو دیکھ کے وہ گھر والے روئیں گے اس کو ڈانٹیں گے چلائیں گے گلا گلوز دیں گے محلے والے بھی عزت نہیں دیں گے اس کے ابو تب کو بھی عزت نہیں دیں گے نہ اس کے بیوی بچوں کو عزت دیں گے ب بیوی بچے گلیے سے نلیں گے تو کہیں گے بائی تم نش کا یہ ہے نشریی کا وہ ہے نشے کا دین ہے تو اس کیت دے گی تو اس کے گھر والوں کو بھی شرمندہ ہونا پڑے گا کوئی عزت نہیں دی اس کی اگر وہی بات بھائی جان اگر وہ ہزار پندرہ سو روپئے جیسے کہ ہزار روپ اپنے گھر میںےتے خرچ کےے پان سوپئے فھ فروٹ اپنے بچے بچا بچی کے لیے آئے گھر والوں کے لیے لیائے تو کتنے خوش ہوں گے سارے گھر والے الحمد للہ بہت خوش ہوں گے گھر والے کچھ کیا کرتے ہیں بھائی جان جیسے نشے کا ادھین ہے نا پورے تو اپنے گھر والوں سے لڑ جاتے ہیں اپنی بیوی بہت چھوڑ کے چلی جاتی ہے کہ میں تو جا رہیوں میں اپنے بچ کو سنبھ لینا وسے ہوتا ہے جیادا کر تو وہ کیا کرتا ہے جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے نا نشے کرنے کے لیے تو اپنے گھر کے پہلے وہ سامان بیچنا اسٹارٹ کر دیتا تھا جیسے کہ برتن ہو گئے گیس کی ٹنکیاں وغیرہ ہو گئی تو لاسٹ میں کیا کرتا ہے اپنا کچھ نہ کچھ ایسا بیچ دیتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو آادی ہو جاتا ہے اب اس کو دیکھ کے ہی ان کے بچے سیکھتے ہیں کہ میں ہمارے باپ یہ کر رہے تو ہم بی اے کریں گے
جی بالکل بھائی اگر ہم دیکھیں گے تو اگر ہم آپ ن ماحول کا دیکھیں گے تو دیکھو کیا ہوتا ہے آج کی جو لڑکے ہوتے ہیں یا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لڑکیاں بھی نشہ کرتی ہیں تو لڑکوں کا کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو مطلب اچھے سے اپنی زندگی چل رہی ہوتی اور اس کی لائف میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب وہ زمین پر آ جاتا ہے اور اور اس کو کام کرنے اور محلے میں جو عزت نہیں رہتی تو وہ کیا کرتا ہے وہ نشے کی طرف جاتا ہے اس کو کو کیا ہوتا ہے جب وہ نشیا کرتا ہے تو اس کو مطلب دماغ مطلب آؤٹ ہو جاتا ہے دماغ میں کچھ رہتا ہی نہیں ہے اس کو لگتا ہے کہ کہ مجھے سکون مل گیا ہے لیکن وہ سکون نہیں ہو ہوتا ہے اس کے لیے تباہی ہوتی ہے وہ جو مطلب لڑکا ہے جس نے نشہ کیا ہوتا اس کو کیا لگتا ہے کہ اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے لیکن اس کے لیے وہ بہت بڑی پریشانی بن جاتی گ جیسے کہ اگر ہم ان کے گھر والے کو ہی دیکھیں گے تو وہ اپنے گھر والوں سے سے بھی مطلب کیا ڈانٹ کھاتا رہتا ہے
صحی بات فرمایا درست فرمایا آپ نے تو بٹ آپ کو وہی چیز بتا رہا ہوں میں کہ بھائی اگر وہ اس کا باپر اگر بڑھتا وڑھتا بیچ دے گا اپنے گھر وال گھر کے ساری چیزیں بیچ دے گا تو اس کا بچہ بھی اس کو دھ کس ہ تو بجن یہ اب یہ بات آپ پسٹ میں سے اسٹارٹ کرتے ہیں اپ جس کی میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ بچے میرے کو ملے انہوں نے مجھے جواب دیا کہ ہمارے ابو کو معلوم ہے وہ بھی کچھ نہیں بولتا میں تو یہ بات یہاں پہ جا کے میش ہوتی ہے بھائی جانو
لیکن وہ دیکھو کیا ب بھائی جان ایک بات میں بولنا چاہتا ہوں یہاں پر جو آپ نے بولا کہ بچے چار تھے میں نے ان بولا انہوں نے بولا ہمارے ابو کو پتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے کچھ ماں باپ ایسے بھی ہوتے ت جو خود مطلب نشے میں ملوث ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کے بچے جب نشے کرتے ہیں تو ان کے ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کئی بار ہم نے یہ بھی دیکھا ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ کو پتا ہوتا ہے لیکن وہ ان کو کچھ بول نہیں سکتے کیونکہ وہ خود نشہ کرتے رہتے ہیں تو اس لیے ان کے بچے بھی کرتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے اور کئی بار کیا ہوتا ہے جو بچہ بولتا ہے کہ میرے ماں باپ کو پتا ہے لیکن وہ اس اصل میں ان کو پتا نہیں ہوتا وہ کیوں بولتے ہیں ت کی مطلب یہ میرے گھر والوں کو نہ بولے اس کو لگے کہ ہاں میرے گھر والوں کو پتا ہے تو یہ نہیں بولے گا اس وجہ سے تو اس لیے کوئی بولتا ہے لیکن اصل میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے ان کو گھر والوں کو اگر پتا چلے تو وہ ان کو گھر پر رہنے نہیں دیں گے یا کھانا نہیں دے گیا اچھے سے بات نہیں کرے گے تو اس وجہ سے کوئی بولتا ہے کہ میرے گھر والوں کو پتا ہے تاکہ جس نے دیکھا مجھے ج وہ میرے گھر وال گھر والوں کو نہ بولے کہ یہ نشہ کر رہا تھا
جی بھی جناب ماشاء اللہ بالکل صحی فرمایا آپ نے تو بٹ بھ یہ وہ بات ہو گی نا کہ اپنے بھائی جیسے ابو ہو گئے امی ہو گئی وہ کیا بچوں پہ کیا دھیان دیتے تھے اگر ان کے ابو امی اگر کچھ نہیں کر رہے نشے نہیں کرتے تو کیا اپنے بچوں پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں ان کو تعلیم نہیں دے رہے اگر آپ کو پت ہے ہمار ہر ایک مسلمان جس نے تعلیم لے رکھی ہے وہ کبھی ان چیزوں کو حادی نہیں ہوتا ان سے دور رہتا ہے وہ اگر جو انسان اسلامک میں ہے ہی نہیں نا چاہے وہ اسلام میں ہے جیسے مسلمان نے اگر ل نماز وغیرہ نہیں پڑتا وہ عبادت نہیں کرتا وہ جیسے جاہی لوگ کیتر حرکتیں کرتا ہے
جی ہاں بالکل بھائی جان
الحمد للہ بھائی جان ج بھائی جان الحمد للہ ہم ہم پکڑ سکے تھے کہ ہم مسلم ہیں ہم مسلمان ہیں ہم ایسے کام نہیں کرتے بھ
چیزوں سے عام دور ہی رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب ہم جمعہ پڑھتے ہیں جمعہ میں ہر خطبے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نشوں سے دور رکھ رہو اپنے مطلب بچوں کو نشے سے دور رکھو کیونکہ یہ ہمارے لیے حرام ہے یہ اس اس کے لیے پکڑ ہوگی کل کو کوخرت میں تو کئی بچے کیا ہوتے ہیں جو نشہ کرتے ہیں کئی بچے گھر والوں کی وجہ جیسے بھی کرتے ہیں کئی بچے جو ہے وہ گھر والوں کی وجہ سے بھی کرتے ہیں نشے کیا ہوتے ہے کہ گھر والے تانے دیتے ہیں آپ کام نہیں کرتے بچے کو کام نہیں ملتا تو گھر والے کا تے د تے رہتے ہیں اس کے ا ا دیتے رہتے ہیں
رمایا بھائی جان بٹ ایک چیز بتائیے بھائی جان جیسے کہ ابھی کچھ نوجوان ہے بوڑھے بھی ہے بچے اچھی بھی ہے جس سے کہ بھی کوئی نشہ کر رہا ہے کوئی غلط کام کر رہا ہے کوئی چوہا کھیل رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ ایسی مانو میری بات کو آپ کو سپوٹ کرو کوئی اسستق پرلہ اسستق پرلالہ کوئی گئر درور پی رہا ہے ٹھیک ہے بھائی جان یہ ساری چیزیں ہےرام ہے اب ان کا جواب آخر لے لو آخرت میں م ان کو دینا پڑے گا بھائی نہیں پورا سوال سنے گا میرا نا جو آاب سنے گاورا جواب ان کو آخرت میں دینا پڑےا ایک چیز بتائیے اپنے محمد صلی اللہ تع وسلم
السلام عل وس اللہ
تو انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اللہ سے دعا نہیں مانگی ریزن آپ جانتے ہو ریزن اس کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دعا بچا کے رکھھی کس کے لیے اپنی ات کے لیے کون س مت کے لیے اپنی اپنی امت کے لیے رات بھر روتے رہتے ہیں وہ جے دعا نہیں مانگی رات بھر اپنے لیے روتے رہتے کس کے لیے اپنی ہمت کے لیے اور ہم ہم ان کی ات ہر بھائی جان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے ہم ان کے راستے کہاں چل رہے آپ کو جیسے میں نے بتایا کوئی جا کوئی نسیڑی کوئی دارو کوئی کچھ افھیم چل میں بھائیجن کہاں چل رہے یہ
چلو بھائی ٹھیک ہے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے چلو بھائی آپ آپ سے مل کر اچھا لگا آپ سے مل کر بہت سیکھنے کو ملا
خوشی ملی اور جو بھی جو میں نے آپ کو بات بتائی نا آگے بھی بڑے گے بھجن کی کوئی چیزا نشہ نہ کر ان سے دور رہے ٹھیک ہے نا الحمد للہ بھ جان آپ سے بات کریے بہت اچھا لگا خود آپفظ بائی جان فی امان اللہ بھائیجان فی امان اللہ بھائیجان فی امانلہ وعلیکم السلام ت ہار